مسستار
ہلو اللام کمائی جان
جی خیریت سے جناب جی خیریت آپ خیریت ہو
بس بڑھیا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
اچھا اچھا مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے آپ میری آواز آپ کو
تھوڑی کم ہی آ رہی ہے اچھا بھائی جانب ٹھیک ہو
جی جی الحمد للہ ہم بڑھیا ہیں اور گھر میں ٹھیک صاب
بس اللہ کا شکر الحمد اللہ سب ٹھیک ہے تو آج ہم کس پر بات کریں گے
ہم بات کرتے ہیں وقت کی اہمیت
اچا ٹھیک وقت کا وقت کا اچھا استعمال کیسے کرریے ٹھیک ہے جی بھائی کرری شو ر
تو میں کچھ بتانا چاہوں آپ کو وقت کی اہمیت کے بارے میں
جی بالکل وائی جا مجھے لگتا ہے اپنے ایئر فون لگایا ہے بات اچسے سے نہیں آ رہی ہے
نہیں نہیں نہیں میں نے ایئر فون نہیں لگایا سمپلی بس فون ہی کان پہ
فون تھوڑا سامنے رکھی تو اس لیے بات نہیں آ رہی ہے
میں بولتا ہوں اچھا ٹھیک میں بتاتا ہوں وقت کیا ہے میرا کیا ہوتی ہے مت صحیح طریقہ وقت کا جو یہ چوبیس گھنٹے ہیں ہمارے پاس یہ امیر ہو غریب ہو کوئی بھی انسان ہو ہر کسی کے پاس چوبیس گھنٹے
جی بالکل بھائی
تو ان چوبیس گھنٹوں میں کوئی جو ہے ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے کوئی غلط جگہ استعمال کرتا ہے
جی بالکل بھائی
جو بندہ صحیح جگہ استعمال کر لیتا ہے کنسسٹینسی کے ساتھ تو وہ ان شاء اللہ آگے چل کے کامیاب بھی ہو جاتا ہے
جی بالکل بھائی جانب
اور جو فون میں سارا دن گزار دیتا ہے ادھر ادھر بیسٹ کر دیتا ہے اپنے ٹم کو تو وہ جو ہے نا پھر ختم ہو جاتا ہے مطلب وہ کامیاب نہیں ہو پاتا ج یہ آپ نے بھی دیکھا دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ اپنے آس پڑوس میں بھی دیکھا ہوگا جو مطلب کنسسٹینسی کے ساتھ کام کرتے ہیں وقت کے ساتھ وقت کو نہیں ضائع کر کرا کرتے تو وہ ان شاء اللہ کامیاب ہو جاتے ہیں ضرور تو انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ کہ وقت کی اہمیت رکھے
جی بالکل بھائی جان دیکھو کیا ہوتا ہے آج کل کی کے جو مطلب یوتھ ہے نوجوان دیکھو گیا بوڑھے دیکھو یا چھوٹے بچے دیکھو وہ زیادہ تر آپ دیکھو گے زیادہ تر لوگ و وقت کی اہمیت کو کم ہی جان آپ کچھ ہی انسان کو ایسے دیکھو گے جو آپ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں زیادہ تر آپ وہی پاؤ گے جو اپنے وقت کی قدر نہیں کر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو وہ موبائل فون ہے سوشل میڈیا کا یوز دن بڑھتا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے بچے ہو یا نوجوان تو سب اپنے فونوں میں لگے رہے کام پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اپنے وقت کا اچھا استعمال نہیں کر پاتے وہ کیا کرتے ہیں زیادہ تر اب فونوں میں بزی رہتے ہیں اگر آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا تو وہ کیا کرتے ہیں جب وہ تب تک کھانا نہیں کھاتے یا اسکول نہیں جاتے جب تک آپ اس ان کو فون نہ پکڑا دو فون دے دیا ہات میں تو وہ لگ جاتے ہیں فون پر کارٹون دیکھتے ہوئے یا کوئی اور چیز دیکھتے ہوئے تو ان کا مطلب جو وقت ہے وہ ضائع ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے آگے بڑھ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو عادت بن جاتی ہے فون چلانے کے لیے پھر اس کا وقت ہے وہ زیادہ تر اپنے فون کے ساتھ لگا رہتے تو اس کا وقت جو ہے مطلب ٹائم جو ہے دن ب دن جو فون کی عادت بڑھتی جاتی ہے تو کا وقت ضائع ہوتا رہتا ہے ان اس میں اگر ہم دیکھے گی تو اس میں مطلب جو والائدین ہے ہمارے ماں باپ ہوتے ہمارے ان کی بھی تھوڑی غلط ہوتی ہے کیونکہ بچہ رونے لگتا ہے تو ہم فون پکڑا دیتے ہیں بچہ کو کھانا نہیں کھاتے تو ہم فون پکڑا دیتے ہیں بچہ پڑھائی نہیں کرتا تو ہم فون پکڑا دیتے ہیں جی بالکل
کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ڈھال نہیں پاتے بچے کو بھی جو ہمارے ماں باپ میں ایکچولی تو وہ کچھ تو ٹھیک ہوتے ہیں کچھ شہری لوگ جو ہوتے وہ شرو سے اسٹارٹنگ میں اپنے بچے کو فون دے دیتے ہیں ہاتھ میں کہ لے بیٹے اگر رو رہا ہے بچہ تو اس کو فون دے دیا اور وہ دن بھر وہ دیک رہا ہے فون کو کارٹون دے رہا دیکھ رہا ہے کھانا ٹائم سے نہیں کھا رہا ہے کچھ کر نہیں رہا ہے پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو یہ جو ہے نا سارا کچھ یہ وقت ضائع کر رہا ہے اس لیے اگر ہم نے اسٹارٹنگ میں وقت کی اہمیت کو سمجھ لیا تو ان شاء اللہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب بندے ہوتے ہیں توذا ان سے ڈسکسن کرو ان سے پوچھ کر دیکھو کہ انہوں نے اتنی وقت کی اہمیت سمجھی نا کہ وہ ان شاء اللہ کامیاب ہو گئے تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہاں کہ وقت کی اہمیت رکھیں ہم اور وقت کو ضائع نہیں ہونے دے کہیں پہ بھی
جی بالکل بھائی جان جیسے میں نے بچوں کی بات کرے اب نوجوانوں کی بات کرتے ہیں نوجوان جو ہے آج آ کل کے نوجوان جو میں نے بولا بچوں کو فون پکڑا دیتے ہیں اور وہ اب جو نوجوان ہیں ان کو چھوٹے مطلب جو جب وہ بچے تھے وہ سے عادت ہو گئی ہے فون چلانے کی اب نوجوان کیا کرتا ہے دن بھر اب اپنے فون میں لگا رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے کئی بار تو وہ برے چیزوں میں پھنس جاتا ہے جیسے کہ مطلب جوا وغیرہ اس میں پھنس جاتا ہے یا کئی بار س کیم ہو جاتا ہے کوئی کسی نے لنک بھیجی اس پر کلک کرو ہم پیسے کما دے گے تو وہ پھنس جاتا ہے وہاں پر اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں کئی بار اپنی فوٹو وہ کسی سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے اور کیا کرتے ہے اسکم جو اسکیمرس ہوتے ہے وہ اس کا فوٹو لے کے کوئی ایسی گندی ویڈیو یا فوٹو بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو بلیک مل کرتے ہیں اگر آپ نے پیسے نہیں ڈالے تو ہم ایسا کریں گے ہم آ آپ کے گھر والوں کے بیج کو بھیجو گے یا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں نقصان جو ہے اگر ہم ٹائم کا یوز اا اچھے سے نہیں کرے گی تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا
یہ ہمارے ہی نقصان ہے اور کیا آپ نے ٹھیک فرمایا جو ہمارے نقصان ہے آج کل آج کل جو اے آئی چل رہا ہے اے آئی جنریٹ ویڈیو چل رہی ہے تو کوئی بھی یینل لے آتا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ اس بارے میں ابھی کیونکہ انہوں ان کے ٹائم پہ اتنا کچھ تھا نہیں یہ سسٹم تو وہ آٹومیٹک یقین لے آئیں گے اور جو اس کو غلط پربھؤ پڑے گا دوسرے بندے پہ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے فرمان نوجومان جو ہے یہ آئی کی اس میں پھنس جاتے ہیں یہ پیسے دیتے ہیں وہ دیتے تھے تو یہ جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا اپنا سترک رہیں اور جو فون سے باہر نکلیں دنیا دیکھیں وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں اپنے لیے تھوڑا پانچ چھ منٹ نکل الیں کی اور اس میں ہم دیکھیں کہ یہ پورا دن ہم نے چوبیس گھنٹے میں کتنا وقت کہاں ضائع کیا ہے کہاں ہم نے اس یوز کیا ہے یہ ہم دیکھیں اس میں تو ہر انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنا جو ہے وقت کہیں پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور
جی ہاں بالکل بھائی جان دیکھو کیا ہوتا ہے جو ایسی چیزوں میں پھٹ جاتے ہیں یا کہیں پر پھنس جاتے ہیں ان بری چیزوں میں وہ کیا کرتا ہے دن بہدن وہ پھر مطلب ڈپریشن کی طرح جاتا ہے اور سوچنے لگ ت اور وہ مصروف رہتا ہے اسی ڈپریشن میں اور پھر کئی بار تو کچھ لوگ ڈرگس کی طرح جاتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں میری زندگی میں ایسا ہوا اگر مطلب ہوا بھی ہوگا کسی کی زندگی میں اس کو چاہیے اپنی وقت قت کی قدر کرے وہ اس چیزیں چھوڑے جو ہو گیا پیچھے وہ ہو گیا اب آگے کی طرح کو دیکھنا چاہیے آپ کے گھر والے یا آپ کی جو فیملی ہے
جی جی جی
پچنا چاہیے وہ اور وقت زیادہ تر زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے تو اس اس لیے ہمیں یہ چیزیں مطلب چھوڑنی چاہیے جو ہماری مطلب لائف کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے
ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ اگر ہم ٹائم کے ساتھ ان جو گندی عادتیں ہیں جو گندی اسموکنگ وغیرہ جو بھی ہے اگر اس اس کو ٹائم کے ساتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات رہتی ہے جو مطلب نشہ وغیرہ کرتے ہیں جو ایسا ہوتا ہے نا تو اگر ہم ٹائم کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا اچھا اچھا رہتا ہے اور ہم اور ہم آگے جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں ہم
دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھو گے آپ کہ آج کا جو نوجوان ہے اسے کیا کرنا چاہیے اسے پہلے ہی مطلب جو اس کے لیے چوبیس گھنٹے رکھے اللہ مطلب اچھی سی یوز کیسے کرے
جی جی
مطلب پہلے ہی پلان بنائے مجھے اس ٹائم یہ کرنا ہے اس ٹائم یہ پڑھائی کرنی ہے اس ٹائم مجھے کھیلنا ہے اس ٹائم مجھے نماز پڑھنی ہے اس ٹائم مجھے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اگر انسان ایسا کرتا ہے مطلب اپنی زندگی اپنی جو اس نے اس کو اللہ تعالی ہے اور وقت دیا ہے اس کو اچھے سے یوز کرتا ہے تو آگے جا کے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس کو کوئی پریشانی انی نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے آج کل کل کے جو نوجوان ہے اس کو چاہیے کہ صبح مطلب جب وہ اٹ ے تو نماز پڑے پہلے پھر کیا کرے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرے اس کے کے بعد اگر اس کو پڑھائی کرنی ہے یا کام پر جانا ہے تو وہ کرے موبائل پر زیادہ نہ رہے اور جو کھانا ہے وہ ٹائم پر کھائے اور نماز ٹائم پر پڑے اور اچھی اچھی مطلب ایکٹیویٹیز کرے جیسے کھیل کود ہے حکت جیسے یہ کرکٹ ہے وہ کھیلے کتنے کھیلے ہیں آج دنیا میں تو وہ وہی کھیلنے چاہیے
جی جی جی جو فزیکل ہے اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو بھی مینٹ ٹینس بنا کے رکھنا چاہیے یہ سب سے بڑی یہی بہت ہوتی ہے
آپ نے آج کل دیکھا کا ہوگا لوگ زیادہ ٹائم مطلب اپنا ضائع کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے مطلب جو آگےا آنے والی جنریشن ہے ان پر برا اثر پڑ سکتا ہے وہ زیادہ تر پھر مطلب کیا آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ٹائم ٹائم پر کھانا نہیں کھاتے تو آپ کی صحت پر اثر پڑتا ہے اگر آپ ٹائم پر اسکول نہیں جاتے تو اس سے آپ کی پڑھائی پڑھائی پر اثر پڑ جاتا ہے اگر آپ ٹائم پر نماز نہیں پڑو گے آپ کی ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ ٹائم پر مطلب کھیلتے نہیں ہوتا آپ کی صحت پر اثر پڑ چلو بھائی آپ سے بات کر کے بھی وہ بہت اچھا اچھا لگا بہت سیکھنے کو ملا اللہ حافظ
شکریہ شکریہ اللہ
السلام علیکم بھائی جان شکریہ آپ کا بھی